اسلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی جی الحمد للہ آپ بتائیے
بس بس میں بھی ٹھیک ہوں اور گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے بچے امی ابو
جی جی جی سب خیریت سے ہیں
جی جی جی سب بہت بڑھیا ہیں سب اچھے ہیں
جی
ہاں ٹھیک بچے نہ پوچھو آج نہ دراصل میں موسم بڑا خراب ہو رکھا ہے تو بچوں کا آج اسکول سے چھٹیاں پڑ رکھی ہیں اسکول نہیں گئے ہیں تو ابھی سو سو کے اٹھے ہیں ابھی سوچ رہے ہیں کیا بنائیں کیا نہ بنائیں کیونکہ ان کے لیے بنانئے ہمارے لیے بڑی مشکلات والی بات
جی جی اور وہ روٹین پہ رہتا ہے نہ روز اٹھنا صبح کبھی بھی ان کی چھٹی رہتی جس دن تو اس دن بہت لیٹ ہو جاتا ہے
جی جی یہ تو ہے سارا ہاں بچوں میں یہ ہو نہ امی یہ بنائیے امی یہ بنائیے تو یہ لگا رہتا اب بنانے کے لیے بھی میکو یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں چلو ہم یہ بنائیں گے تم یہ کھانا انہیں وہ کھانا نہیں ہے چٹپٹ والی چیزیں کرنی ہوتی ہے
جی بچوں سب جگہ یہی حال ہے بچے زیاہ پریشان چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے بچے جو ہے وہ اپنی فرمائش زیادہ کرتے ہیں
زیادہ کرتے ہیں اور ان کو نا چٹپن والی چیزیں چاہیے انہیں یہ نہیں ہے کہ چلو جو ہماری امیاں ہمیں دے رہی ہیں ہے نا ہمارے اچھے کے لیے نا انہیں نہیں ہے
جی سادا سادا کہاں آج کل بچے پسند کرتے ہیں ہاں چائنیز آئٹم تو چلے ہے نا آج وہ بچوں کو پرریشان کر کے رکھے ہے نا
ہاں یہ تو ہے اور سب سے بڑی بات ہے ان کو تو یہ ہے کہ آپ ہمیں بنا اگر گھر بھی بنا رہی ہو نا تو ابھی اس میں چلی فلیکس اور گرم جھگڑا ایڈ کر کر کے دو
جی ہم خود ہی آج بنا کے دیے ہیں بچوں کو پیزا لنچ میں
الٹی سیدھی چیزیں انہیں دیتے رہو میں نے کہا یہ ساری چیزیں دیکھو پریشان والی باتیں ہو جاتی ہیں پھر بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں
یہ پریشان بھی جاتے ہیں اور نقصان بھی کرتا ہے
یہی تو انہیں تو بس کھالے باقی کا تو دیکھنا تو ہمیں انہیں ہمیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہیں
چائنیز کھا کھا کے نا بچے زیادہ جو ہے بیماریاں بھی ہیں
بالکل بالکل دیکھو فاسٹ فوڈ آج کل اتنا زیادہ اوور ہو رہا ہے اور ہر ہر کسی کو چاہیے فاسٹ فوڈ میں نے تو یہ دیکھا ہے بچے تو دور ان کے امی ابو بھی فاسٹ فوڈ پہ ہی رہتے ہیں تو بچے پھر کیسے نہیں کرتے مانے کیوں مانے وہ بھی
ہاں سہی صحیح بول رہے سب بچے آج کل چھوٹے بڑے اور فرمائش تو اتتے کریں گے وہ سب معلوم کیا موبائل اور ٹی وی میں سب بچے دیکھتے رہتے ہیں نا
ہاں ان ان کو یہ کہو نا ہمیں یہ نہیں آنا ہے بنا یہ ہمیں بنانا نہیں آتا ہے کی کم سے کم یہ کھائے نا تو یہ کہیں گے ارے یوٹیوب پہ سرچ کر لو نا امی میں نے کہا بہت صحیح ہے ہاں ان کے لیے ہر چیز ایزی ہے ان کو پتا ہے دراصل میں کی یہ یو ٹیوب پہ یہ
وہ جتنا ہم کو آپ کو نہیں جا پتا ہے وہ تو با بچوں کو پتا ہی ہے آج کل وہ سب موبائل پہ سب بچے سرچ کر لیتے ہیں
وہاں پہ ایڈ وہاں پہ دیکھ لو نا یوٹیوب پہ پتا چلتا ہے میں نے کہا تمیں کھانا ضرور ہے میں نے کہا باہر کا تو ہم لوگ اور دیکھیے باہر کا کھانا اتنا غلط آتا ہے نا اس کے اندر اتنا سارا اسپائسی ہیلو
جی جی اور آپ کے ادھر موسم خراب ہے کیا
ہاں ادھر نا موسم تھوڑا سا آ خراب ہو رکھا ہے اس کی وجہ سے شاید وہ بریک ہو جاتا ہو
کدھر رہتی ہیں آپ کون سے ایریا میں رہتی ہیں
مے ادہر نہیں مینسن کر سکتی
نہیں نہیں نہیں مینشن نہیں کرتی مطلب وہ تو بتا سک تی ہیں نا اسٹیٹ تو بتا سکتی ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے اس میں تو نام
ہاں سارا سگریٹ ہی ہوتا اور بتائیے آپ
جی جی اچھا یہ ہمارے ادھر تو کھلا ہے موسم ابھی بارش ہو رہی ہم لوگ ادھر ہوتی ہی زیادہ بارش لیکن ابھی دو دن سے کھلا ہوا ہے
اوکے ہاں یہاں بھی نا موسم ابھی دو تین دن سے چل رہا تھا بٹ اچھا ہے دیکھے ویدر چینج ہو گیا ہے
ہوں ہ لیکن ابھی بہت زیادہ گرمی امس اتنی زیادہ تھی ابھی چار پانچ دن پہلے ا زیادہ امس گھر میں تھی بچے اسکول سے آ رہے تھے تو ایک دم حال بحال ہو کے آ رہے تھے
رہے تھے اتنی پریشانیاں ہو رہتی تھیں نا بچے بھی بس سوچ رہے تھے بس کیسے ہی کیا کہتے ہیں ہم لوگ تو سوچ رہے تھے بارش ہو جائے تھوڑا سا موسم میں بھی وہ آ جائے گا اور یہ بیماری کا کارن بنتا ہے دیکھیے
جی صحیح بول رہے ہیں ہم خود بھی ابھی ہم تھے نہیں باہر چلے گئے تھے
جی
جی وہ ہماری دیورانی کی ممی کا انتقال ہو گیا تھا باہر چل گئے تھے دو دن کے لیے وہاں سے آئے تو وہاں بھی زیادہ گرمی ٹھیک وہاں سے آئے تو پھر بچے بھی ہو گئے ڈسٹرب جانتی کہیں چلے جاؤ تو بچے بھی ڈسٹرب
بالکل بالکل یہ تو ہے جو چیزیں گھر پہ ہو جاتی ہیں وہ باہر سے نہیں ہو پاتی ہیں
ہاں ہاں پھر گھر میں ماں لوگ جتتی ہے امی لوگ دیکھ لیتی ہے نا
ہاں
اب تو زیادہ ہے نا لوگ مطلب جینٹس لوگ اتنا زیادہ نہیں کیئر کر پاتے اب وہ باہر کے کام کریں گے ہے نا باہر کا کریں گے کہ گھر کا کریں گے اھر بچے بھی تو آج کل چل ہے نا آج کل کتنا بچے پہل والے بچے بھی نہیں جب ہمارا کا ٹائم رہا ہوگا رات اب اتنے ہم لوگ بھی اپنے نہ ماں باپ کو اتنا نہیں پریشان کیے
بالکل یہ تو ہے دیکھیے ہماری امی ہمیں آج بھی یاد ہے ہم لوگ کچھ کام نہیں کرتے تھے یا سنتے نہیں تھے تو اتے میں تو ہم پہ نا ہم نے اگر یہ کہہ دیا نہیں تو پھر سی رام پہ باد جاؤ
جی جی صحیح ہے نہیں اور چھوٹے بھی تھے مطلب اسکول ٹائم سے ہی مطلب کچھ کچھ کام کرنا گھر کا آتا تھا ہم لوگ کو بھی
ہاں یہ تو ہے اور آج کل کے بچوں کو آج کل کے بچوں کو ہم ڈانٹ بھی نہیں سکتے پھر ہمیں لگتا دس بولنا پڑے گا ہمیں
ہاں ہاں صحیح بول رہی ہیں اب ہم لوگ بھی مطلب اتنا نہیں جیسے کھا و نا نہیں بناتے تھے لیکن کچھ کچھ تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے جیسے ممی کہیں گئی ہیں تو بنا لیے اپنے لیے کھا لیے یہ سب تو کر ہی لیتے تھے ہاں اب اب کام والی بھی لگی تھی اس کے بد بھی کرلے لیکن آج کے بچوں کو آپ ایک گلاس پانی نہیں مانگ سکتے آپ بچوں سے وہ اپنا ہی کام کر لے ہوں اپنا ہی کام کر لے بچے کو بہت زیادہ
اپنا نہیں وہ پڑھائی کر لے تو ہمیں بہت سکون رہے گا کہ تم لوگ پڑھ رہے ہو
جی جی صحیح بول لینگے اب اسکول کا بھی ہاں صحیح بولے
ہاں وہ وہ دیکھیے اس سے تو سارا ہی سب کچھ ہی خراب ہو گیا ہے آن لائن کلاس چل کے یہ ساری چیزیں بکار کی ہو گئی ہیں بچے بھی ٹی وی فون میں اور زیادہ دھیان دینے لگے ہیں
جی بہت زیادہ پورے ٹائم تو اسی میں گھسے رہتے بچے باہر کو نکلتے کہاں ہے
جی جی یہ تو ہے تو اور ایک ہمارا ٹائم دیکھو فرینڈس وغیرہ ہم لوگ انتظار کرتے تھے نا ہمارے گھر پے آیں ہم ساتھ میں بیٹھیں کھیلیں ٹائم اسپینڈ کریں لیکن وہ چیزیں آج کل کے بچے جوک اندر دیکھو بالکل نہیں رہی ہے
ہاں وہ ملنا جلنا ہی بند کر دیے نا بچے بڑ بچے کیا بڑے بھی بند کر دیے ہیں
بالکل آج کل کے بچوں کو کیا چاہیے کی انہیں فون دے دو اور وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں جاتے ہیں دراصل میں بچہ اپنے پیرنٹس سے ہی سیکھتا ہے یہ چیزیں جب وہ دیکھتا ہے میرے امی وہ فون میں لگے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا گھر میں دس سدسے ہیں دس کے دس سدسے کبھی آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے نہیں پڑھتے تھے وہ جیسے پہلے ہوتا تھا ناسب پیار محبت میں بیٹھے ہیں اب نہیں ہوگا وہ دس کے دس فون لے کے اپنے کمروں میں پائیں گے تمہیں لگے گا گھر میں کوئی ہے ہی
جی
بزرگوں کا سب سے زیادہ ہے یہ ہم نے تو ہمارے مطلب ادھر دیکھا جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ سب سے پہلے فون لے کے اپنے کمرے میں جاتے ہیں ارے بھائی تم تو باہر بیٹھو
جی اب باہر بیٹھنا لوگ لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے اب جیسے لگتا ہے
نہیں نہیں اب نہیں ہے چاہے وہ فون میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہیں گے لیکن وہ اپنے پریوار والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں
ہاں لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دیا نا لوگوں نے
بالکل پیار محبت والی چیزیں ہی نہیں ہے ہے نا جو ایک دیکھو بڑا اچھا لگتا تھا جیسے عید آئی بڑا خوشنما ماحول ہوتا تھا اس سے خوشی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی میں نے تو اس بار یہ دیکھا آپ یہاں پہ لوگ بچے آئے ہیں جیسے دو چار بچے آئے تو ہمیں لگا خوشی جیسے بھائی ہر بار ہوتا ہے ہمارے ہم کرتے تھے تو بچوں نے کچھ نہیں انہیں بس اچھا سا کھانے کے لیے دے دو اور انہیں فون دے دو اور وہ والا کمرے میں جا کے پڑ گئے
ہاں ہاں وہی ہے
ہے نا اور ہم لوگ دیکھتے خوش ہوتے تھے یہ دیکھو سب ہماری ممانی وغیرہ کی سب کے بچے آئیں گے بڑا خوش ہوتے تھے ساتھ میں ملیں گے بیٹری
یہاں ہوتی تھی ہاں سب ملنا جلنا بچے کھیل رہے ہیں یہ ہے نا کتنی ساری مطلب گیمس رہتے تھے بچوں کے اور گھر کے اندر کے الگ باہر بھی کھیل رہے ہیں بچے ہاں پھل توڑ رہے ہیں یہ سب تو رہے ہی نہیں یہ سب تو بچے آج کل کے بھول گئے ہیں
ہاں آج کل کے بچوں کو صرف فون میں گیم رہے گیا ہے بس وہ گیم بائیں گے گیم کھیلیں گے بس اتنا رہ گیا ہے اور ورنہ پیار محبت وہ والی چیزیں رہی ہی نہیں ہے بس ان لوگوں کے باہر سے کھانا آڈر کر دو فاسٹ فوڈ وغیرہ
ہاں ہاں آن لائن آن لائن آن لائن آپ کو آپ کو منگانے کی بھی ضرورت نہیں بچے خود ہی اوڈر کر کے منگا لیں گے
وہ خود کہہ دوا کہ نہیں جان یہ نہیں کر پیں گے ارے امی کر دو کر دو اللہ ہمیں فون دے دو ہم کر دیتے تو آج کل تو اور سب سے بڑی بات ہے دیکھو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر مطلب تھوڑی دوری پہ جا کے فاسٹ فوڈ کا اسٹال مل جائے گا یہ بڑا لوگ باغوں نے کر رکھا ہے کیسے بچے نہ کرے کیسے بچے نہ پرلی ان چیزوں کے لیے آئس کریم ایا دیکھو بجاتے بجاتے آپ کے دروازے کے پاس کھڑا ہی رہے گا جب تک اس کو یہ نہ لگے گیا بچہ نکل کے نہ آ کے لے لے گا تب تک وہ وہیں کھڑا رہے گا
ہاں صحیح بول رہی ہیں آپ اب کیا بتائیں آج کل کا ای جب دیکھیے موسم بھی ایسا ہو گیا ہے ہاں بچے بچوں کی امیونٹی ہوگئی ہے کمزور ٹھیک ہے بچے بچے پل میں بیمار ہو جاتے ہیں اب یہ لگتا ہے کہ بچے کچھ تو کھائے دیکھے کھانا تو بچے مطلب غذا ان کے جو ہے پوری ہو نہیں پا رہی ہے جو ان کو غذا چاہیے پڑھتے ہوئے بچوں کو ٹھیک ہے بچے کیونکہ کھانا کھانا کھا نہیں رہے تو ان کو نیوٹریشن کہاں سے ملے ٹھیک ہے تو اپن کو بھی یہ لگتا ہے کہ ارے بچے کچھ تو کھائیں کچھ تو ان کے پیٹ میں جائے چلو جو ان کو پسند ہے وہ وہ بناؤ وہ منگاؤ وہ کھلاؤ بس اسی چیز کا بچے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں
جی جی چلو بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے ٹھیک ہے
جی جی جی جی چلیے ٹھیک
یک ٹھیک ہے آمین